ہلو السلام علیکم وعلیکم السلام ہاں ٹھیک ہوں آپ
کیا کر رہی ہو اج کل
آج کل وہی آج کیا نیا میں کسی نئے پلانٹ پہ جگ گئی ہوں کہ نیا
کچھ کیا بنایا آج بگن کا بھرتا
آج آج ہم نے کیا بنایا ابھی اور مسلی اور مسلی اپما
وہ کیا ہوتا ہے
وہاں سےوایا بنات
میں کچھ میں کچھ نئے نئے ڈشز آپ سے سن رہی ہوں
وہاں ہے نا یہ کیا بولتے ہیں اس کو یہ نا
مصور دال کو بناتے ہیں
نہیں اپما اپما نہیں بنات مسردال کو وہ سوجی کا بھی بنتا ہے اس کا بھی بنتا ہے
آپ نے نئے نئے ڈشز وہاں پہ سیکھے ہیں
وربس سلی کا وہ سوایا بان آتے ہیں نا وہ چھوٹا چھوٹا آتا ہے نا ٹوٹے ہوئے
ہوں ہوں
دیکھا ہے کبھی
ہاں
اسی کو بنتا ہے
پھر کھانا نہیں کھاتے ہو پھر خالی یہی کھاتے ہو
نہیں ان کا اس ٹائم بنایا تھا یہ بول رہا تھا نا بس اتنا ہی چاہیے مجھے میرا پیڑ بھر گیا یہ آیا نا اسکول سے ہاں میں نہیں کھاتی میں نے نہیں کایا ان کو ہی دیا میں نے میں ڈائٹ پہ ہوں نا اس لیے میں ا انڈر کنٹرول کھاتی ہو
آپ کیا کھاتی ہو پھر
میںی بھی کاتی ہوخانہ لیکن تھوڑا تھوڑا یہ نہیں الیے ہی نا یہ تیل پہ بن گیا اب اس میں تھوڑا آئل ہوتا ہے
کیسے بناتے ہے مجھے سکھاؤ
اس میں اس میں پہلے گھی لاتے ہیں یا آئل وہ پین میں ڈالیں گے اس میں یہ جائے رائے ڈالیں گے رائے پتا ہے کس کو بولتے ہیں رائے بولتے ہیں اس کو کیا بولتے ہیں اس کو نہیں رائے بولتے ہیں آسر اسر کو نہیں وہ نا جس تل کاگل بیول ہوتا ہے نا وہ
اچھا ٹھیک ہ ہوں
وہی وہی ڈالیں گے کری پتہ ڈالیں گے اور پیاز ڈالیں گے آدھا اونین ڈالیں گے مطلب اونینہھ
رینٹ زیادہ ہوتے ہیں نا
یہاں یہاں زیادہ مسالہ کھاتے ہیں اور آئل پہ ہی سب مسالہ ڈالتے ہیں یہاں
اس لیے ان سب وہاں پہ موٹا ہو جاتا ہے
ہوں نہیں ان چیزوں سے کہاں یہ ہیلدی ہے یہ لگتا ہے ہم چاول سے ہوتے اور جب ایک جگہ بیٹھے ہیں دو چیزیں ہیں چاول کشمییر زیادہ کھاتا ہے اگر دیکھو گے ان کا کھانا کیا کم آئل پہ سوجی کا ب ہم سوجی کا فرنی فرنی بناتے ہیں نا یہ اپما بناتے ہیں ایسے ہی بناتے ہیں تیل پیسے سب کچھ ہے اونین ٹمیٹو یہ سب جو ہے پہلے پھر نمک پھر کچا کچا مرچی مطلب گرین چلیز
ہوں
پھر ان کو فرائی کریں گے تھوڑا زیادہ نہیں میڈیم پہ پھر پانی ڈالیں گے اسی پہ پھر نمک ڈالیں گے اس میں یہ مونگ پھلی بھی ڈالتے ہیں پھر ہے نا سوجی وہاں سے وہ اسی پانی میں ڈالیں گے نمک والا بناتے ہے
اچھا ٹھیک
کلر کے لیے کوئی ہلدی تھوڑا ڈالتا ہے میں بھی ڈالتی ہوں تھوڑی ہلدی کالر کے لیے تھوڑا بس پھر ڈرائی ہو جائے گی تو پھر کھائیں گے اتنا ہیلدی بھی ہے اتنا ہیلدی یہاں کھاتے ہیں ہماری طرح نہیں خالی آوئل دو دوٹین
وہاں پہ اچھا اچھا کھاتے ہے نا
ہ ہ یہاں کا کھانا مشہور ہے اڈلی ڈوسا یہ سب چیزیں ہیں نا
ڈوسا میں نے سنا ہے بول ڈوسا میں ٹیسٹ زیادہ ہوتا ہے
میرے بچوں کا اتنا فیورٹ ہے میں ان کے لیے بناتیوں ال اسمیں
ڈوسا کیسے بناتے ہیں
چاول کا آٹا اورٹ کی دال تھری اورٹ
وہ کونسی ہیں
وہ وائٹ کلر کی ہوتی ہے مطلب میں چھلکا بلیک ملتی ہو آج زہر بھی ملتا ہے
ہاں
ہر جگہ ہر کوئی چیز ملتی ہے کچھ بھی اب تمہیں کیا کرنا ہے جب یہ بنانا ہو تو یوٹیوب کھولو سب ملے گا نام ڈالو
اچھی بات ہے آپ نئے نئے ڈشس بنات
اس ٹائم تم کہاں یہ سب دیکھو گی جب شادی ہوگی پھر تم خود دیکھو گی
ہ
اس ٹائم کہاں دیکھتا ہے اس ٹائم دوس دنیا میں یہ سب چیزیں نہیں بناتی بھی شادی کے بعد بنائی ہے یہ سب چیزیں
میں شادی سے پہلے کچھ
لیکن مجھے شوق تھا کوکنگ کا مجھے بہت شوق تھا ایک ب ب بہت مجھے بہت شوق ہے میں اچھا پپکاؤں ہوں مجھے ہونا جا کہ میں اچھا ہی پکاؤں
ج
مجھے یہ تھا
اسو اس کو آتا تھا ناد سادیہ کو کوکنگ
پکتے اب کہاں چلتا ہے شادی کے بعد چل یہ نخرے نہیں چلتے
وہ نہیں ویسے پکاتی تھی ادروائز مت
نہیں وہ نہیں پکاتی آپ تو پکاتی ہے اب وہ اچھا پکاتی ہے پھر عورت کو کیا ہے
لیکن وہ ڈوسا ووسا نہیں بناتی مت سبزی وبزی بناتی ہیں
نارمل کشمیری کھانا اور کیا
آپ کو کشمیر اچھا لگتا ہے وہاں پہ بنگلور میں سچ بولنا
جہا نام مطلب کریا صرف پسند ہے وہاں کا
مجھے بچپن سے اچھا نہیں لگتا تھا کشمیر باہر جانا مجھے بہت یہ تھا
میں باہر جاتی ہ
ہیلو
ہیلو
ہسبینڈ کو کبانا ہے
آنا ہوگاب
ہاں
آنا ہوگا اب اس کو پہلے دلی جانا ہے کچھ کام ہے اس میں ہاں ہاں اسی منت
ٹھیک آپ کو پھر کیا فون آپ
نہیں اس نے کیا تھا لیکن میں اس نے مت پرسوں میرے سے بات کیا میں نے نہیں کی ہو گئی بات
اچھا فون کیا تھا
ہوں بچوں کے ساتھ کی ن بات
ہوں
میں نے اٹھایا ہی نہیں آ ا ہو گیا مسلہ برابر
اچھا ٹھیک اچھا پچھلی بار کیا تھا آپ کے بچوں کے ساتھ بات کی تھی بٹ آپ کے ساتھ نہیں
ہوں
اب آپ کو کیا تھا آپ نے نہیں اٹھایا
ہاں میں اٹھا سکتی تھی نا پھر بات کرتے میں نے نہیں کیا جب تم سونے کی خان پر بیٹھے ہو میں تو ڈائمنڈ پر ہوں
ہوں
وہ ایسا نہیں ہے کہ ڈائمنڈ گئے میں مزاق کر رہی ہوں
ہاں
کیا فائدہ جب تم مجھے لفٹ نہیں دو گے تو میں میں کیوں دیو سیلف ریسپیکٹ آگے انسان مجبور ہے مجبور ہے بات کرنے کو لیکن دور سے
ہاں
دور سے کم سے کم یہ سوچنا چاہے نا اب چھوڑا نا یہ بات کو اس جس انسان سے یس یس اب اور تم
وہاں پہ
ہم ائ ان ابھی کہاں ایک مہینہ ہو گیا انیس نائنٹین کو
مطلب اپ ک ایک منتھ سے وہاں پہ اکیلے ہو پھر ہ ہ اپ اکیلے ائے یہاں
ہاں میں سی سی ب ت پھر بھی میں اتی ہوں اکیلے اگر یہ یہاں پہ بھی ہوتا تھا نا میں ٹراول کرتی ہوں اکیلے ہم
ٹھیک
ٹرین میں بھی ائی ہوں میں ایک بار اکیلے اللہ حافظ اس کو ہم ا اتنا تکلیف یہ ہوتی ہے وہ لگتا ہے صحیح ہے ایروپل میں پھر ٹانگوں میں ادھر ایک جگہ بیٹھ بیٹھ کر نہیں ٹنگ شارٹ
کتنا ٹائم لگتے ہیں سری نگر ٹو بنگلور
چار گھٹے
چار گھنٹے ہاں ہا کچھ کھانے کو ملتا ہے جہاز میں کہ نہیں پیسوں میں دیتے ہیں کہ ایسے
کسی نے بک کیا ہوگا تو وہ اگر نہیں تو وہاں بھیجتے بھی ایسے کبھی ہم کرتے ہیں بک کبھی ایسے ہی نہیں تو ایئر پورٹ پہ کھاتے ہے
ہم
ہم بچوں کو ایئرپورٹ کا ہی پسند ہے کبھی وہ ایسے ہے دلاتے ہے کچھ دیکھیں گے میگی وغیرہ تو دے دو ہم کا چار سو کا ایک جو ہے نا وہ گرم پانی ڈال کے ہے نا وہ انسٹنٹ جو پچاس روپے کے سیونٹی روپیز کا ملتا ہے نارملی وہاں فور ہنڈریڈ کا ملتا ہے
ہ ہ ایئرپورٹ میں اتنا مہنگا ملتا ہے
ہاں اور نہیں کیا
مجھے شوق ہے میں جہاز پے چڑھوں
انشاء اللہ چڑھ گے میں بھی شادی کے بعد چڑھی میں کہاں جتی تھے
ٹھیک ٹھیک یہ سادیا چڑھی ہیں کبھی
نا نا
ابھی نعمت
نہیں اپ نکلے نہیں وہ نہیں چڑھی ان شاء اللہ اب اس کو بھی قسمت میں ہوگا تو چڑھے گی
ہ ادر وائز وہ وہ ہاں ہاں اگے پڑسو ہ
اچھ وہ کیا کرتا ہے
ان کا اپنا بزنس ہے امپورٹ ایکسپورٹ کا بزنس
کیا کون سا امپوٹ ایس
ان ریڈی میڈ ہے نا یہ خود بناتے ہیں ہے نا یہ بناتے تھے وہ ہاں ریڈی میٹ ریڈی ٹو ویئر بناتے خود گھر میں پھر بیچ
وہی ہے نا کشمیر ارٹ کا ڈیزائن کہ نہیں
ہمم نہیں کشمیراٹ کا نہیں ہوتا ہے یہ مطلب وہ پیچنگ وغیرہ خود کرتے ہیں ڈیزائنر بناتے ہیں
اچھا اچھا
ہ پھر بیچتے ہیں باہر یہاں پہ دیتے ہیں شاپس والوں کو یہ لیکن مٹیریل وغیرہ سارا خود لاتے ہیں باہر سے منگواتے ہول سیل ہاں
آ اچھا تم بھی پھر اس میں ہی بولنا میں بھی ڈیزائن دوں گی آئیڈیا دوں گی دے دو مجھے پیسے پھر
لیکن اچھے بناتے ہیں دس منٹ ہو گئے کاٹو
اوکے بائے بائے
ویسے کرنا میں کروں گی اب ہاں